جی السلام علیکم جی الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ آپ بتائیں
جی میں بھی ٹھیک ہوں آپ سب گھر میں خریت سے
جی جی اللہ کا شکر ہے
جی اور سنائیے ویسے آپ کا شہر و گاؤں کے بارے میں کیا ہی خیال ہے
ہم ہم تو شہر پر رہتے ہیں
جی جی جی تو شہر آپ کو شہر بہتر لگتے ہیں
نہیں ہے مجھے
جی تو وہی بتائیں کہ مطلب ہاں کیا بولتے ہیں اس کو شہر میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے
یہ ہے کہ گاؤں میں کافی اچھی کھلی ہوا ہوتی ہے کافی پیڑ ہوتے ہیں ہے نا کھلی کھلی ہوا ہوتی ہے آکسیجن اچھا ملتا ہے وہاں
بالکل بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے
اور شہر میں یہ ہے کہ کافی مطلب اب اتنے اتنے زیادہ ڈیولپمنٹ ہو گیا ہے کہ اتنا اچھا آکسیجن نہیں ملتا نہ ہی زیادہ پیڑ پودے دیکھنے کو ملیں گے آپ کو
جی جی چلو آپ نے صحیح فرمایا ہے یہ ہے کہ مطلب ہمارے جیسے کہ گاؤں میں مطلب روزگار نہیں ہے اور کیا ہے کہ دقت ہے بڑے بڑے اسپتال نہیں ہے ہے تو دور دور ہے کچھ سویدھا ہے جو ہمیں اویلیبل نہیں ہے اور شہر میں ہمیں بہت ساری سویدھائیں ملتی ہیں جیسے کہ بڑے بڑے کالج ہے بڑے بڑے دفتر ہیں فیکٹریاں ہیں اور اسپتال ہیں بڑے بڑے تو انشاء اللہ شہروں میں بہت اچھی اچھی چیز ہیں
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
جی ہمیں سویدھا مہیا ہو جاتی ہے وہاں سے اچھی اچھی ا ویسے نا دیکھا جائے نا تو شہروں میں اکیلاپن ہے کسی کو کسی سے واسطہ نہیں ہے انشاء اللہ اور اپنا آفس دفتر جاؤ اپنے گھروں میں کوئی بھی پاس میں رہ رہا ہے کیا ہی ہو رہا ہے
آس پڑوس والوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے بس صحیح بول رہی ہیں
اور گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب اپنا گاؤں کا ماحول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ بہت ہی خوبصورت بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ کہا جائے کہ مطلب اس میں بھائی چارہ ہوتا ہے ابھی یہ اپنا اپنے گاؤں میں
بالکل بالکل
اپناپن دیکھنے کو ملتا ہے اور گاؤں میں سب سے اچھی مطلب یہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی فنکشن ہے کوئی بھی تہوار ہے
سب اکٹھا ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے ملنا ہو جاتا ہے
جی جی بالکل بالکل اپنے دکھ سکھ میں سب شریک ہو کے شریک ہوتے ہیں ہے نا اور کیا ہے نا جب بارش کا موسم آتا ہے تو پیڑ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں تالاب ندیاں مطلب بھر جاتے ہیں اصل گاؤں کا شکون ہی اچھا گاؤں کا بھی کھان پان بھی صحیح ہے
بالکل بالکل
شہروں میں کھان پان دیکھنے کو اچھا نہیں مل پاتا کیونکہ سب چیز پیکنگ میں آتی ہے اب اور گاؤں میں سب دیسی کھانا ہوتا ہے اوریجنل ہوتا ہے شہروں میں کیں دیکھنے کو جو چیزیں ملتی ہیں
شہروں میں کیا ہے نا لوگ اپنے آپ سے مطلب رکھتے ہیں نہ آس نہ پڑوس انجان جگہ انجان لوگ رہتے ہیں گاؤں میں اپنے جان پہچان کے لوگ رہتے ہیں کام وام سے فری ہوئے لوگ ساتھ میں ہوئے تھوڑا بہت ہنسی مذاق کی
جی بالکل
یہی سب تھوڑا اچھا لگتا ہے
جی جی جی شہر میں پردوشن بہت ہوتا ہے کیونکہ باہری باہروں کا آنا جانا پالوشن ہے بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ زندگی ہے باگ دوڑ ہے اپنی اپنی زندگی میں سب مطلب
ہے
جی بالکل بالکل جی جی جی
آپ جاؤ آپ صبح اٹھو آپ کام میں جاؤ رات میں آؤ سو جاؤ اپنے یہاں ایسا ہے گاؤں میں اپنا کام کیے فری ہوئے چار لوگ سے ملے ہنسی مذاق ہوا یہی یہی سب ہے اپنے گاؤں شہر میں
جی جی بہت بہت زیادہ مطلب ابھی پر یہ کیا ہے نا کہ گاؤں کے لوگ مطلب شہر کی اور جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ روزگار نہیں ہے وہاں پہن
گاؤں میں روزگار نہیں ہے اسی لیے لوگ شہر کی اور جا رہے ہیں
جی جی جی بالکل شہر میں نا ہمیں بہت سی سویدھائیں مہیا ہو جاتی ہیں جیسے کہ ہمیں بس ٹیکسی گاڑی وغیرہ میں تورنت ساری سویدھائیں مہیا ہو جاتی ہیں گاؤں میں یہ چیزیں دیھکنے کو نہیں ملتی
نہیں ملتی ہے گاؤں میں قطع ہو جاتی ہیں یہ واہنوں کی سب سے زیادہ
ہاں ہاں بالکل بالکل ابھی پر گاؤں میں ایک چیز ہوتی ہے مطلب وہاں کا بات بھی شدھ ہے وہ وہاں کا مطلب
نچرل ہوا جو ہوتی ہے تازگی وہ وہ گاؤں پہ ہی ملے گی باقی کہیں نہیں مل سکتی
جی بالکل بالکل وہاں سانس گاؤں میں گاؤں میں ہم کھل کے سانس لے سکتے ہیں ہاں گھر میں لائٹ وغیرہ نہیں آ رہی ہے تو ان شاء اللہ ہم کسی پیڑ کے نیچے جا کے بیٹھ سکتے گاؤں میں پیڑ پودے بہت ہوتے ہیں ہے نا اور گاؤں میں ہاں اور کیا ہے نا گاؤں میں مطلب ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے مطلب ہاں ہاں بالکل اب ایسے دیکھا جائے نا آج کل تو گاؤں میں بھی ترقی ہو رہی ہے ان شاء اللہ پر اتنی زیادہ نہیں ہے سیر و قعہ
نہیں نہیں شہروں کی اپیچھا تو بالکل نہیں ہو پائے گی باقی دھیرے دھیرے تو ہو ہی رہا ہے
جی جی بالکل دھیرے دھیرے ہو رہا ہے اب تو سیروں گاؤں میں بھی سڑک بننے لگی ہے اسسپتال بننے لگے ہیں اور کالج اسکول جی بالکل بالکل بس اسٹینڈ ہو گئے ہیں بس اسٹاپ ہو گئے اب واہنوں کا بھی آنا جانا ہوگا گیا ہے ان شاء اللہ اب تو بہت ترقی ہے گاؤں میں بھی مطلب شہر کی مطلب وہ نہیں ہے مطلب
اتنا نہیں ہے بٹ ہے
جی جی بالکل بالکل اور کھان پین گاؤں کا بھی شدھ ہے انشاء اللہ
بیشک بالکل صحیح فرما رہی ہیں
بالکل بالکل گاؤں میں ابھی کھانا پینا رہنا یہ سارا بہت ہی اچھا ہے
جی
ہاں ابھی کیا ہے نا شہروں میں شکھا سواستھ ویاپار روزگار انیک سویدھا اپلبدھ ہو جاتی ہیں
جی جی جی سب سے بڑا کارن روزگار ہے جس کے لیے لوگ شہر کی اور آتے ہیں ورنہ گاؤں تو اپنا کس کو لگتا ہے کہ میں اپنا گاؤں چھوڑ کے جاؤں
جی بالکل بالکل بالکل کیا کہتے ہیں شہروں میں کچھ سمس بھی ہوتی ہیں جیسے کہ بھیڑ باڑ
بھیڑ بھاڑ پپولوشن ٹرافک یہ سب ملتا ہی ہے
جی گھنٹوں گھنٹوں مطلب گھنٹوں گھنٹوں تک جام ہو جاتا فس تے رہنا ہے پرد پردوشن سب سے بڑی شہروں میں مطلب وہ ہے پردوشن کیونکی وہاں کارخانے ہیں اور وہاں سے دھواں دھواں پریاوارن کو نقصان نقصان پہنچا رہا ہے ان شاء اللہ بڑی دککت ہے یہاں اور بالکل اگر ہم شہروں میں بھی مطلب پیڑ پودے زیادہ لگائیں تو وہاں کا واتاورن شدھ ہو سکتا ہے
جی بالکل
کیونکہ وہاں پیڑ پودے نہیں ہے نا اس لیے بھی کچھ ہاں ایک چیز اور ہوتی ہے شہروں میں وہاں منورنجن کے نا بہت سارے سادھن ہوتے ہیں ہے نا جیسے کہ بچوں کے لیے پارک ہو گیا سنیما ہال ہو گیا گئے میلا ہو گئے جگہ جگہ پستکالے ہو گئے کھیل کے الگ سے میدان ہو گئے بچوں کے لیے یہ چیز مہیا ہو جاتی ہے
جی
اپنے بچوں کو لے جا کے وقت سے ان کو وقت ملے جیسے ہاں اور اپنے بچوں کو لے جا کے ہم کھلا سکتے ہیں وہاں پہ جی جی بالکل شہروں میں آدنک تکنیکوں کا اپیوگ ادک ہوتا ہے
ھمم جی جی
جی بالکل ابھی گاؤں میں یہ چیزیں نہیں ملتی ہے گاؤں میں تو مطلب اتنا ہی زندگی ہے اپنا اچھا کھانا ہے شودھ ہوا ہے اور ہمیں ضرورت کی چیزیں مل جاتی ہیں باقی اس سے زیادہ نہیں ہے
ھمم لوگ اسی لیے تو گاؤں سے مطلب گاؤں سے لوگ چلے آتے ہیں شہر کی طرف
بالکل بالکل
کیونکہ اچھی زندگی جینے کے لیے تو روزگار بھی ضروری ہے اور اچھی اس سے وہ پڑھائی بھی ضروری ہے
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اور کیا کہتے ہیں پڑھائی ضروری ہے روزگار ضروری ہے اچھی زندگی کے لیے تو بچے یوا لوگ تو سبھی زیادہ تر مطلب ادھر ہی جا رہے ہیں اچھا ہمارے بڑے بزرگوں کو اچھا ہی لگتا ہے
کیوںکہ وہ کیونکہ پوری زندگی وہ گاؤں میں ہی گزا رتے ہیں اس لیے ان کو شہروں میں نہیں اچھا لگتا
جی جی بالکل
اور جو آج کے نیو نئے یووک ہیں تو ان کو تو شہر ان کو گاؤں میں نہیں اچھا لگتا کیونکہ وہ شہر کی اور نکل گئے ہیں وہاں کی زندگی جینے لگتے ہیں تو ان کو گاؤں کی زندگی نہیں اچھی لگتی ہے
جی بالکل ہمارے بزرگ بالکل بھی پسند نہیں کرتے امی ابو ہیں وہ بھی جانا نہیں پسند کرتے ہیں شہروں میں ہماری فیملی شہر میں بولتے ہیں کہ ہمیں انکو بند لگتا ہے بند ہوتا ہے وہاں کا ماحول
کیونکی شہروں میں نا زیادہ بڑے بڑے فلیٹ نہیں ہوتے گھر نہیں ہوتے مکان اور گاؤں میں بڑا سا مکان کھلی ہوا جگہ بڑھیا اس لیے وہ لوگ کو شہر میں نہیں اچھا لگتا
جی وقت وقت کے حساب سے بزرگ گاؤں میں شام کے ٹم اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں آپس میں بول چال کرتے ہیں بیٹھ کے ہسی ٹاٹولیاں کرتے ہیں مذاق گفتگو کرتے ہیں مطلب مطلب گاؤں کی وہ یاد اور شہر کا اپنا اپنا دونوں کاراویہ ایک مطلب الگ ہے مطلب شہر کا تو
گاؤں کا بھی اپنا ہی مزہ ہے شہر کا بھی اپنا ہی مزہ ہے
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے ابھی کیا ہے نا کے مطلب ا زیادہ تر بڑے بزرگ تو آج کل مطلب اسی میں رہنا پسند کر رہے ہیں اور یوا پیڑھی ہے
نا پوری زندگی بتا دیتے ہیں وہاں پہ ہے نا اور آج کہ جو یگنایوگ ہے تو وہ اپنے فیوچر کے لیے شہر کی اور آ جاتے ہیں
بالکل بالکل کیا پہلے کے زمانے میں لوگ اتنا ہی مطلب اپنا کسان نے کھیتی کر لی کھیتی باڑی اور اپنی زندگی کو جییرے گاؤں میں مزے سے آج کل
سفید بن کی زندگی
بالکل آج کل کے بچے ہیں جو کہ شہر کی مطلب اچھی اچھی ان کو لینا چاہتے ہیں پڑھائی ہے
جی جی اچھے دفتروں میں کام کرنے کے لیے تو شکشا بھی بہت ضروری ہے نا
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے وہ سب مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ش
جی جی شکریہ اللہ حافظ